ایان آج کل مجھے ویڈیو گرافی کا بہت شوق ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ ویڈیو ایک ایسا میڈیم ہے جس میں ہم مومنٹس کو ہمیشہ کے لیے سیو کر سکتے ہیں
بالکل سومک ویڈیو گرافی صرف کیمرہ سے ریکارڈنگ کرنا نہیں ہوتا یہ ایک آرٹ ہے جس میں ہم کسی سین اسٹوری یا ایموشن کو کیپچر کرتے ہیں
ہاں مجھے بھی لگتا ہے کہ ایک اچھی ویڈیو صرف بیوٹیفل شرٹس کا نام نہیں ہوتی اس میں ایک فیلنگس اور میسج بھی ہونا چاہیے
صحیح کہاں ایک پروفیشنل ویڈیو گرافر کو صرف کیمرہ چلانا نہیں بلکہ اسٹوری ٹیلنگ بھی آنی چاہیے
تم نے کہھی سوچا ہے کہ پہلے لوگ میموریز کو تصویر میں سیو کرتے تھے اور اب ویڈیوز زیادہ پاپولر ہو گئی ہے
ہاں ٹیکنالوجی نے بہت ز وات ہیں آج کل اسمارٹ فون سے بھی ہائی کوالٹی ویڈیوز بن جاتے ہیں
لیکن ایک پروفیشنل ویڈیو اور نارمل ویڈیو میں کیا فرق ہوتا ہے
فرق پلاننگ لائٹنگ این ساؤنڈ اور ایڈیٹنگ کا ہوتا ہے پروفیشنل ویڈیوگرافر ہر چیز کو سوچ سمجھ کر ریکارڈ کرتا ہے
مطلب صرف مہنگے کیمرہ ہونا کافی نہیں
بالکل نہیں کیمرہ ایک ٹول ہے اصل چیز کریوٹی اور کریٹیوٹی اور نالج ہوتی ہے
مجھے کیمرہ اینگلز بہت انٹرسٹنگ لگتے ہیں ایک ہی سین الگ الگ اینگل سے بالکل الگ فیل دے سکتا ہے
ہاں کیمرہ اینگل اسٹوری کا موڈ چینج کر دیتا ہے لو اینگل کسی کیریکٹر کو پاورفل دکھا سکتا ہے اور کلوز اپ ایموشنز کو ہائی لائٹ کرتا ہے
یہ فلم میکنگ جیسا لگتا ہے
ویڈیو گرافی اور فلم میکنگ میں کافی کنیکشن ہے دونوں میں اسٹوری ٹیلنگ اور ویژول پلاننگ امپورٹنٹ ہے
اگر کوئی بگنر ویڈیوگرافی اسٹارٹ کرنا چاہے تو اسے سب سے پہلے کیا سیکھنا چاہیے
سب سے پہلے بیسک سیکھنا چاہیے جیسے کیمرہ سیٹنگ فارمنگ لائٹنگ اور کمپوزیشن
کمپوزیشن کیا ہوتا ہے
شن کا مطلب ہوتا ہے کہ فریم کے اندر چیزوں کو کس طرح ارینج کرے کیا جائے تاکہ شارٹ اٹریکٹیو اور میننگ فل لگے
اچھا مطلب ایک سمپل سین بھی اچھی کمپوزن سے امیزنگ بن سکتا ہے
بالکل کبھی کبھی سمپل شارٹ سب سے زیادہ پاورفل ہوتے ہیں
مجھے ٹریول ویڈیوز بہت پسند ہے جب لوگ الگ الگ جگہوں کی ویڈیوز بناتے ہیں تو لگتا ہے ہم بھی وہاں گھوم رہے ہیں
ٹریول ویڈیوگرافی بہت پاپولر ہے اس میں صرف ووکیشن نہیں دکھتی اور دکھانی ہوتی بلکہ اس جگہ کا ایکسپریئنس فیلنگ فیل کروانا ہوتا ہے
جیسے ع عام لوگ کلچر اور انوائرمنٹ کو بھی شو کرنا
ہاں کیونکہ ایک پلیس کی اصلی بیوٹی اس کی کانی میں ہوتی ہے
ویڈنگ ویڈیوگرافی بھی ایک فیمس فیلڈ ہے نا
جی ہاں ویڈنگ ویڈیو گافیموشن کیپچر کرتا ہے ایک سمائل ایک مومنٹ یا ایکشن بہت ویبل میموری بن سکتا ہے
مجھے لگتا ہے ویڈنگ ویڈیوز بنانا مشکلتا ہوتا ہوگا کیونکہ موومنٹ صرپیٹ نہیں ہوتے
بالکل اسی لیے وڈ گرافی کو الرٹ رہنا ویڈیو گرافر کو الرٹ رہنا پڑتا ہے ہر امپورٹینٹ مومنٹ کو پر کیپچر کرنا ہوتا ہے
آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے ویڈیو گگرافی کی کا امپورٹینس اور اور بڑھ گیا ہے
ہاں انسٹاگرام یوٹیوب اور شارٹ ویڈیوز پلیٹ فاروم کی وجہ سے لوگ ویڈیو کنیکٹ زیادہ کنزیوم کرتے ہیں
کیا تم سمجھتے ہو کہ ہر کوئی اچھا ویڈیوگررافر بن سکتا ہے
اگر کوئی سیکھنا اور پریکٹس کریں کرنے کے لئے ریڈی ہو تو ضرور امپرو کر سکتا ہے
پریکٹس کنی امپورٹنٹ ہے
بہت زیادہ جتنا زیادہ پریکٹ تم شارٹ کرو گے اتنا ہی تمہارا آبزرویشن اور اسکلس امپ امپرو ہوگی
ایڈیٹنگ بھی ویڈیو گرافی کا امپورٹنٹ پارٹ ہے نا
ہاں ایڈیٹنگ سے ایک نارمل ریکارڈنگ ایک پراپر اسٹوری بن سکتی ہے
ایک میں سب سے امپورٹینٹ کیا ہوتا ہے
ٹائمنگ میوزک ٹرانسفارمیشن اور کلر ایڈجسٹمنٹ لیکن ایڈیٹنگ کا پرپوز یہ ہونا چاہیے کہ اسٹوری بیٹر لگے اننییسیسری افیکٹس نہیں
یہ بات صحیح ہے کبھی کبھی سمپل ایڈیٹنگ زیادہ پروفیشنل لگتی ہے
بالکل اور ایڈیٹنگ سے ویڈیو آرٹیفیشیل بھی لگ سکتا ہے
ساؤنڈ کیا رول ہے ساؤنڈ کا کیا رول ہے
ساؤنڈ ساؤنڈ بہت امپورٹنٹ ہے اگر ویڈیو بیوٹیفل ہو لیکن آئیڈیو پور ہو تو پیور کا ایکسپریئنس خراب ہو سکتا ہے
مطلب ویڈیوگرافی میں اس کے ساتھ ایئرس کا بھی رول ہو ہے
ایزیکٹلی ویژوئولس اور آڈیو دونوں مل کا کمپلیٹ ایکسپریئنس بناتے ہیں
مجھے ڈرون ویڈیوز بھی بہت پسند ہیں
ڈرون ویڈیوگرافی نے بھی بہت پوسبلٹی کریئٹ کر دی ہیں ایریل شوز سے لوکل کو ایک نیا پروجیکٹو سے دیکھ سکتے ہیں
لیکن ڈرون یوز کرنا بھی رسپانسبلٹی ہے نا
ہاں سیفٹی رولز اور لوک لوکل ریگولیشن کا خیال رکھنا ضروری ہے
ہمارے خیال میں ایک گریٹ ویڈیو گرافر کی
آبزرویشن ایک اچھا ویڈیوگررافر ہے وہ ہوتا ہے جو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلس نوٹس کریں
مجھے لگتا ہے ویڈیوگرافی ایک طرح سے میموریز کلیکٹ کرنے کا طریقہ ہے
ہاں اور کبھی کبھی ایک ویڈیوالو بن د وہیموشن واپس لے آتا ہے
اگر تمہیں موقع ملے تو تم کس ٹائپ کی ویڈیوگرافی کرنا پسند کرو گے
میں میں ٹریول ویڈیوگررافی کرنا پسند کروں گا کیونکہ مجھے ریئل اسٹوریز کیپچر کرنا اچھا لگتا ہے
میں سنیمیٹک ویڈیوز بنانا پسند کروں گا جس میں ویڈیولز اور میوزک کے تھرو ایک فیلنگ کریئٹ ہوتی ہے
یہ بھی بہت انٹرسٹنگ اسٹائل ہے
کیا تم سمجھتے ہو کہ فیچر میں فیوچر میں ویڈیو گرافی بہت امپورٹینٹ ہو جائے گی
کیونکہ دنیا زیادہ ویژل ہو رہی ہے بزنس ایجوکیشن انوائرمنٹ سب میں ویڈیو کایوز بڑھ رہا ہے
تو ایک ویڈیو گرافر کے لیے فیوچر میں بہت اپارچونیٹیز ہے
بالکل لیکن سکسیس کے لیے کرٹیویٹی پریکٹس اور کنڈیشنس لرننگ ضروری ہے
آج کی کنورسشن سے مجھے سمجھ آیا کہ ویڈیو گرافی صرف ریکارڈنگ نہیں بلکہ اسٹوری ٹیلنگ ہے
بالکل سومک ایک اچھا ویڈیو گرافر کیمرہ سے نہیں اپنی سوچ سےتا ہے
اور ہر ویڈیو کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے
ہاں اور وہ کہانی لوگوں تک پہنچانے پہنچانا ہی ویڈیو گرافر کا ال
م جے لگتا ہے اب میں اپنی ویڈیو گرافی اسکلز امپروو کرنے کی کوشش کروں گا
ضرور کرو ہر گریٹ ویڈیوگرافر کبھی بگار ہی تھا
شکریہ اان آج بہت کچھ سیکھنے کو ملالا اللہ حافظ
میں میں بھی اچھا لگا ویڈیوگررافی ایک ایسا فیلڈ ہے جہاں کریٹیو کو لمٹ نہیں ہوتی چلو اللہ حافظ